ہیلو
ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام خریت سےاشفلو
ہاں جی سنا بتائیے
ادھر بھی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے
ہ ہاں ہاں
مدرسے میں
مدرسہ میں
ہاں ملر صحی نہیں ہے مدرسہ ہو گیا تھا بارہ تیرہ چودہ محرم سے شروع ہو گیا تھا
او ہ ہفتے کی چھٹی ہوگی گ
ہاں ابھی تو ناشتے کی چھٹی ہوئی ہے بچیاں ناشتہ کر لی ہیں ہم لوگ بھی جا رہے کھائیں گے ہم آپ کر لیے ناشتہ
نہیں چھٹی ہوئی تو ذرا کال کیے تھے کھانہ کے پاس تو بات ہوئی آپ سب جا جاہ رہے ناشہ کرنا ہے
مر س میں اب ہے نا
ہاں مدرسے ہے نا گیا میں گوال بھیھا
اچھا یہ کیا بولتے ہیں دلکش جہاں رہتا ہے ادھر کیا
نہیں معلوم کہنا رہتا ہے نہیں بات ہوتی ان سے
اچھا دلکش بھی ادھر ہی رہتے ہیں شاید گیا ہی طرف
سچ ذو نئی بات ہو ہوتی ہے ن تو نہیں معلوم کہاں رہتے ہیں کو ج کم سب فری سےت ہی ہ
آواز کٹ کٹ کیا رہی ہے آپ کی
کونی نیٹورک پروبلم
ہوں
سوات
تو پھر ہاں ابھی ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے
ہ ہ چھٹی ہوئی تھی نا تو بچہ لوگ کمرے میں آیا تھا اس لیے ہڈا ہو رہا تھا
اچھا اچھا
جی
تو کس جماعت میں وہاں پہ داخلہ لیے ہیں آپ
کے دادیا میں
اچاد آ لیا ہی میں
جی پچھلے سال پوری پڑھائی نہیں ہو پائےی فی الحال
ہاں ہاں ہاں
اسی وجہ سے پھر اسے اولا اسٹارٹ کیے تھے بیر مگر مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ نہیں نہیں چل پاؤ گے فارسی کا جو اہم کتاب ہے فارسی پڑھنے کا تو وہ سب کتابیں نہیں پڑھے تھے ہم اس لیے پھر سے دردے دادیا بھی ہم کو دردہ کرتی ہے ہچ
تو وہاں پہ تو پڑھائی اچھی چل رہی ہوگی نا
جی پڑھائی ماشاء اللہ ٹھیک ہوتی ہے یہاں
محنت کیجیے
جی سب
استاذ کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی محنت کریں ہاں استاذ کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی محنت کرنا پڑتا ہے
جی جی جی بالکل سر
کلاس میں جو بھی پڑھائی ہوتی ہے آپس میں کلاس میٹ بچے جو ہوتے ہیں بیٹھ کے- جو بھی سبجیکٹ ہوتی ہے کتابی- اس میں آپس میں سارے بچے بیٹھ کے تکرار کیا کیجیے-
ہاں کرتے بھی ہم لوگ اسا بات تکرار کرتے ہیں انشا کے بات-
عربی سے فارسی سے- ہر سبجیکٹ سے آپس میں کچھ کچھ سوالات جوابات کیا کیجیے ٹینسر ایک دوسرے- جیسے اور بتائیے? ہلو ہیلو
آواز نہیں کیا بارشی کیا-
نہیں ابھی آواز نہیں آ رہی تھی ابھی آئی آواز-
ہ ادھر سے بھی نہیں آ رہی تھھی بس-
اچھا
ہوں
تو وہاں تو اب چھٹی ابھی نہیں ہوگی نا ڈائریکٹ رمضان میں چھٹی ہوگی نا-
ہاں ڈائریکٹ رمضان میں ہی چھٹی ہوتی ہے-
ربی الاول کی تو چھٹی نہیں ہوتی ہوگی نا-
نہیں- نہیں کوشش کریں گے کہ رلاول میں چھٹی لے کر کے گھرانے کے-
اچھا- اچھا
دو مہینہ کا وقت ہو جاتا ہے تو زیادہ دن مدرسہ میں رہتے رہتے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے-
ہاں بات تو صحیح ہے تھوڑا گھومنے کا بھی دل کرتا ہے نا
ادھوبن میں جانے سوچے ہیں گھر- گھر طرف-
اچھا- اچھا
ج جی-
ہوں-
اور بتائیے آپ کے مدرسے میں کتنے بچے ہیں ابھی فی الحال-
ہے بچے ترسٹھ ہو گئے بچے یہاں- اور داخ ہاں- ہاں اور داخلہ کے لیے آ رہے ہیں بہت ہی بچے آ رہے ہیں داخلہ کے لیے- لیکن حافظ ص آحب ابھی نہیں لے رہے ہیں-
ہاں چلیے ماشاء اللہ بہت جلدی آپ کی مدرسہ- ترقی میں آ گیا ہے-
جی- جی- جی بس آپ لوگ دعا کرتے رہیے اللہ کا شکر احسان ہے کہ- ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے مدرسہ-
اور بتائیے صیدافی سب کیسے ہیں-
ہاں وہ بھی ٹھیک ہیں صبح میں- نورانی قائدہ کی- کہ جو ہے کلاس وہی لیے تھے بچیوں کا-
ہوں
ہوں
اور بچے لوگ فیصل ہوگیا ہے ایسا کہیں-
فیصل اسکول جاتا ہے فیصل و فتح جاتا ہے اسکول وہاں- آپ ادھر ہے نا تھانہ روڈ طرف اس- اسکولورانی پانچ ہی میں- نہیں- نہیں ہاں چلڈرینس ہی اسکول ہیں کڈ سفن پلے اسکول ہے نا-
ہاں ہاں سس تھاز
ہاں اسی میں جاتا ہے پہلے تو مارننگ چل رہا تھا اب ڈے ہو گیا ہے آٹھ یہ سات پینتالیس پچاس میں آتے ہے گاڑی اور دو بجے چھٹی ہوتی ہے
ا
صبح ہی ناشتہ واشتہ کر کے ان لوگ چلا جاتا ہے
اور بائی ناشہ وغیرہ کر کے ج کے ہےنا ہے ب لو پہلے تو فن دیتے ہیں پہلے فن دیتے تھے فن وغیرہ کش
ابھی بھی دیتے ہیں دو بجے کا اسکول ہے نا تو ابھی بھی دیتے ہیں لنچ
ہوں
ہ ناشتہ بھی کرا دیتے ہیں اور لنچ بھی دے دیتے ہیں
ا
ہوں
مدرسے میں آپ ناشتتے میں کیا دیتے ہیں
ناشتے میں ساری بچیوں کو ہفتے میں مطلب کھچڑی بھی کچ میں کبھی کبھی روٹی پوڑی سبزی اس طرح سے چینج کرتے ہیں
ہ
ہاں
بڑھیا ہے ہم لوگ کا تو پتا ہی ہوگا ایکھی ت ناشتے میں کھچڑی
کبھی کبھی ناشتہ کرنے کا من نہیں کرتا تو باہر میں جیا کرنا پڑتا اپنا پیسے سے
ہوں
جی ج جو باقی مدرسہ گ وہ کھینچ لیے بس کھانا میں وہی دال چاول سبزی دوپہر میں رات میں
نہیں یہاں تو سبزی بھی چینج کر کر کے ہی دیتے کبھی آلو کبھی ساگ کبھی نینوا کبھی گوشت اس طرح سے بدل بدل کر دیتے ہیں انڈا کبھی ہو گیا
ہ مچھی بات ہے اسی لیے اسی وجہ سے تو اتنا گلدی مدرسہ ترقی میں آ گیا ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے فیسلٹی ہے
ہاں مان کے چلیے غذا بھی صحی رہے گا تب نا سے دماغ بھی کام کرے گا پروٹین بھی ملنا ضروری ہے بچہ چون کوو
جی یہ بات سب نہیں سمجھتے ہیں نا بس ا موت لگ سوچتے ہیں کہ بس پیٹ بھرنے سے مطلب ہے چاہے کچھ بھی کھائے اچھ
ہاں
جی اسی لیے آپ لڑک
نہیں دینا چاہیے کوشش حد تک کر تیرنا چاہیے بچوں کو بہتر بہترین سے بہترین کھانا کھلانے کے لیے
جی
کوشش کرتے رہنا چاہیے بیچ بیچ میں بدل کر کھانا دینا ھ ہم لوگ بھی اسٹاف ہی ہیں مان کے چلیے اگر ریگولر ایک چیز کھاتے ہیں تو دل نہیں کرنے لگتا ہے کھانے کے لیے اس طرح سے بچے بھی ہیں بیچ بیچ میں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کچھ بدل کر دیں تاکہ بچوں کو بھی جو ہے پروٹین ملتا رہے اور شوق بڑھتا رہے بہت سے بچے کھانا ہی کو لے کر اس مدرسے میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں کہ مدرسے کا کھانا ایسا ملتا ہے ویسا ملتا ہے اس طرح سے تو
ہوں ج نب لوول کی تیاری کر رہے ہیں ب لوگسٹ کی تیاری
ابھی تو ابھی تو جب سے مطلب مدرسہ کھلا ہے تب سے ابھی تو پڑھائی چل رہی سختی سے وہی ربی اغول کی تیاری کروائیں گے پندرہ دن پہلے سے
پندرہ دن پہلے سے
ہاں پندرہ دن چودہ پندرہ دن پہلے سے تیاری کروائیں گے
بتا دیے ہمیں کتنے بچے ہیں وہاں
ادادیہ میں بھی ہے ا لگ بھگ ہو گئے تیس بیس اکیس بچی ہو گئی ہیں دادیاں میں
ااجانس
ہاں بیس اکیس بچی ہو گئی ہیں دادیوں میں اور اولا میں ہے چھ سات بچی
اولا پک ا ہسانیہ تک
ابھی تو جیسے جیسے بچے آپ ٹھیکیں گے کوشش ہماری ہے کہ کلاس مکمل یہیں دی جائے
ہ چلیے اچھی بات ہے پھر
مکمل کورس یہیں پر کوششیں دینے کے لیے اب آگے کا انشاء اللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی تو اولا تک ہوا ہے کمپلیٹ ا
اور کتاب وغیرہ بھی رکھے ہیں اور مطلب کوئی نئے ساتھی بھی رکھے گے
نہیں ابھی تو وہی کیلوا والے تھے نا آپا
ا ہاں
وھئی ابھی کلاس کرا رہی ہیں
ہاں
اور ابھی ابھی ہم بھی ہیں حافظ صاحب بھی ہیں تو ابھی اسٹاف نہیں بڑھائے ہیں ان شاء اللہ جب
آ ہ
تو اسٹاف بھی بڑھا دیں گی انشاء اللہ
جی
ہ
ب
آپ کی نظر میں ادھر کوئی ہوگی تو اطلاع کیجیے گا ہے نا
ہاں جی جی جی بالکل اطلہ کریں گے
بالکل اچھی ہونی چاہیے اخلاق مند ہ ایک یرا سللما ہمارے جو آئی تھی نوادا سے کی طرح نہیں ہونی چاہیے
جی ان کے بارے میں مجھے بھی تھوڑا بہت معلوم ہے
بدتمیز کے ساتھ بد اخلاق کے ساتھ ساتھ بدتمیز بھی تھی
ا اور اوپر کا کام س مطلب ٹھیک ٹھاک ہو گیا پورا ہو گیا
کیا چز
اوپر کا جو تھا درگاہ والا کام
ہاں الحمد للہ اوپر بہت خوبصورت بن گیا اوپر والی منز پور ٹائس